جی ہلو
ہلو
ہلو
ہلو
ہلو ہوں وعلیکم ال
نہیںستہ بت گ ہے
سب ٹھیک
بی نہیں کرنا پے بہت بڑھیا ہے میں نے وہی کر رہے تھے جیسے نہیں کر رہے تھے کہل دو چار پانچ رو بچے ہو مطلب مدرسہ میں ڈج نہیں کے د پا رہا یہ تو کا کا تو کیسی کیسی تو بتا رہتے جو آئیڈیا تھا تو کیسے کا کہا تھا کیسے اس کا
ارے اس میں انا دانکاری م دوسراان بتائیں گے آ نہیں بتائیے کیا ہو رہا ہے
ارے م
دین بھر میں کا کا ہوا کچھ ہی کم ہوا
میں سو سج تھوڑ سواری سو آج میں اور سوچتے تھ جانے کے لیے ڈالتے نہیں لیکن بارش سے چلتے نہیں جا پائے
بس ادار دکان گئے
دو اور دکان نہیں گئے ہیں جی آک کا دکان نہیں گنا چبد ایک دو دن سے دکان نہیں جا پا رہے ہیں گی ان ای باز جا ہے پٹاؤ کھی لاؤ کب ر لاؤ
اچھا
ہاں
تو اس میں وست ہو جا رہے ہے نا
ابو کا طبیعت بھی تھوڑا ٹھیک نہیں رہا ہے آج کل نا تے کرل رہتے ہیں گارے ہمھر اس س کرنا پڑ جاتا
ہوں
ہوں ہ سب بتائیے اپنا کیسا چل رہا ہے دن روزگار
ج ہے
سنا چاہیے
جاں ب تور ہم
ہوں
بڑھیا سے چل رہا ہے نا آپ کو
ہاں سب بڑھیا سے چل رہا ہے مکئی لگائے تھے
ہاں دو تین
کوون مکئی لگا
آیاں
کتنا کاٹھا کنٹل ہوتا ہے کییسے ہوتا ہے
ہ ا چلا ب گچا تو دان کیسے روپا ہے دپد دپد کا ہم موٹر چ تو نا کہ پرس اتنا لگا د چار ہزار کے بی کر رہی اب ہم لگاؤ وہ کرب دس کٹ تھوڑا سا ویٹ کریے گا نا بتیا بتیا جائے ہم سر ہلو
ہاں بولیے
بولیے
وہی اس کو سنائیے کون مکائی کی ہے یار
ہاں
ہاں اان مکئی لگائے ہیں تو وہ کتنے دن میں تیار ہو جاتا ہے
چار منتھ لگ بھگ
چار منتھ لگتا ہے کا ایک سو بیس دی
ہاں چار سے پانچ چڑے
کتنا ہوتا ہے ان کٹ میں کتنا ملا ہے
ہوں
کٹا چنٹل ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے
وہو وہی کنٹل بھی ہے وہی کنٹل بیس کے جی لب جیسا ہوتا ہے اس ٹائپ سے
م جیس کھیت ہے اس طرح سے پیدا ہوتا ہے نا
ہوں آپ لگائے تھے کہ ن
وہ لگائے تھے گھر میں مکئی لگائے تھے ابھی نہیں لگائے تھے ابھی آج کل روک
کون سا
کانس لگاائے ہیں جی کھانے پینے کے لیے
یہ بھی تو اچھے ہیں کیسے دیا
اچھا ہاں روپے مطلب پڑے گا نبے اسی سروپئے کے جی پڑ گیا
او ہاں تو ٹھیک ہی ہے ہندچ وس آیاانوا تو یہی دیتا ہے ساڑھے چار سو روپے
سے ہاں وہ ریٹ کئی ہے
لیکن اس وورس جتنا لگایا نا جننیشن بھی بہت کم ہوا
آان کا شکایت ہے یہ ہے آان ہم بھی لگائے تھے نا
جی
آیاان م کوئی بتنا نہیں جانے س پتا نہیں ادھر کا ہے کیسے لیکن یہ بات تھا جب دو دو گو بال دیا نا تو میک اپ کر گیا تھا
وہ تو ٹھیک ہے لیکن لیکن ہے نا کہ ریٹ بہت مطلب کم ہے
کیسے ہے کتنا ہاں وہی سب بات ہےی کتنا کیسے بیچے تھ
وہی اٹھارہ لیا تھا ا کا شروعات
بائیسو پرسن نہیں تو میں کہئی آ جی
ابھی بھی ایک اسپائس کے مکئی تو لا رہا ہے
تو ابھی ریٹو بڑھا گیا ہوگا جیسے کہ
اچھا اسی م میں دیے تھے نا
ہاں شرو میں تھوڑا ریٹ اور ڈاؤن ہی لتا ہے نا ختم جب کوئی چیزا نیم ہے یہ جب ختم ہونے لگے گا سور میں اگر زیادہ نکل رہا ہے کوئی کے تو اس کو ریٹ ڈاؤن رہے گا جب ختم ہونے لگے گا تب
اس کارے ہیں جیسے ابھی دیکھیے گیہوں کا ریٹ
کیا
ک رہے گیہوں کا ریٹ ہے کہ دھیے بائیس روپے تیس روپئے سے بیسی نہیں لگا تھا
ہوں
ابھی آپ کا ہے کہ ساڑھے چوبیس پچیس روپئے کو بڑھیا گوم جا رہا ہے وپار تولہ لیےب ہیں
تو کھانے والا تو اب مہنگے نہ لیتا لے رہا ہوگا
کھے والا تو وہ مان لیجیے وہ ل لیبےا کرےاھانے والا تو لیے کرے گا ایک روپیہ مہنے لے گا وہ
تو ابھی مطلب ابھی مطلب وپار لے لے رہا
ہوں ساھے چوبیس روپے وپار ابھی مانگ رہا تھا تو ساھے چوبیس پچیس بڑھیا بوم ینی کھانے والا چھبیس ستائیس روپئے لے گا گوں کا ریٹ زیادہ ہے اب ڈاؤن نہیں ہوگا
اب ڈانؤ ٹاگ سے ہوگا اب تو ماننے کے کرے گا
لیا پ ہوا گیا پیٹرول ڈیزل تو گٹنا ہے اب سب تیل گھٹ بھی نہیں کرے گا تو کہاں سے سستا ہو
اب سب چیز مہنگا ہ لیکن کسان کا جو کوچا ت ن وہ یہاں مہنگائی بھی نہیں کرتا ہے ایک دم پورا سب سب کے مہنگاائی باگ رہا ہے لیکن اس سب سے مہنگائی نہیں باگ رہا کیا ہے نہیں بگ رہا ہے مطلب سب دن رہتے ہے کسان کو اھی مطلب پچھڑے رہنا چاہیے پچھڑا لے رکھنا چاہتا ہے سر پھلے رہا تم
آ تو تب ہے نا مان کے چلیے ابھی دیکھیے گیہم کا وہی ریٹ ہے پچھلا ہی ریٹ دھان کا وہی ریٹ پا کا وہی ریٹ رہتا ہے تو کسان آخر کرے گا تو کرے گا اتنا محنت پیدا کرتے ہیں ہم لوگ
کوئی فصل ہےس تیس سے کم رہے نہیں ز رہا
تیس روپے رہتا نا کم سے کم
دان گم مک تیس نیچنا فٹکس را
تیس تیس روپے ایک دم فکس آنا چاہیے تھا تیس سے کم نہیں ہونا چاہیے
تب مزہ آتا تو یہ سستا ٹائپ سے کتا ہے کوئی مزے نہیں آتا بیچنے میںتے
ا کرتا
ہے کہ نہیں
کسان کا کچھ نہیں ہے لیکن کیا کیجیے گا باہر میں بھی تو کام نہیں ہو پائے گا ہم لوگ سے جیسے اس کو برقرار رکھنا ہے چلانا ہے
ایس سب پانی نہیں ہو رہا ہے کسان تو سب س بتا رہا ہے
باقی بارش کی وجہ سے دیکھیے اب تک گھان نہیں رو پا رہا ہے نہیں تو اب تک گھان روپا جاتا تھا سمجے کہ ڈائی آدھا مہینہ ختم ہو گیا
نہیں بجلی بڑھیا رہا میں کچھو مطلب ہو رہا پ رہا
دس جولائی سے روپا اسٹارٹ ہو جاتا تھا گاؤں میں لیکن اس وقت دیکھیے
تو اب بوت روکا گ ہے
تب اب تک آدھا روپا میں نے ختم ہو جاتا ہے لیکن بارش میں نہیں ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں وائٹ بادل کیا ہے گھٹار رس تھا تو خوب اچھا خاصا بارش
ایک بار بھی اچھا پورا ایک دم پانی گرتا نا ایکو بار کسی بغیر آدمی کر لیتا
ایک بار بارش ہو جاتا ہے نا
کچھ نہیں ہو رہا ایک بار بھی نہیں پڑیںے
لیکن دیکھیے کچھ کرنا آگے بڑھنے کے لیے تو سائڈ بس کچ خالی کھیتی گرہستی تو رہے گا نا تو نہیں ہوتا
تو وہی بات تو ہے بھائی کیسے تو ہوگا کھیتی سے آدمی کہیں اچھا سے زندگی میں بھی کرتا کھیتی کر کے کہ
کچھ اپائے بزنس وزنس ہے بھائی جی تو کچھ بتائیے
دیش میں سب کسان کا حال بدتر ہو رہا ہے کوئی دھی نہیں نہیں گیا پورا اس میں خالی نہیں نیتا منری بن رہا ہے خ وہ بن گیا تو پان س ل لٹے گا پھر چمے گا تو پھر وہ لوٹے گا سب ج آپ جتنا دیس ہے کزانا سب انہیں پا جا کے جمع ہو جا رہا ہیں باہر آئی نہیں رہا
کسان کا لون بھی سرک معاف کروا دیتا
ہاں تو وہ تو نہیں کر گا تو بن ا س
میں اگر کسان لون بھی معاف ہو جائے نا تو کسان خوش رہتا ہے
تنا کسان آپ دیکھیے کہ آم کر لیتا ہے گہوںم فصل برباد ہوا
ن ماوجہ بھی سرکار تو نہیں د پاتی ہے بڑھیا سے
کہاں پ ج دیکھ رہے نیل گائے ویسے کن کر رہا ہے نل گائے کے اس سے کچھ فصل نہیں ہو رہا ہم کو رہر گھومنا تھا مطلب ایک ایکڑ میں
ہوں
اب نل گائے کے سبتے ہم بن نہیں رہے ہیں رہ لگا نہیں رہ توب مارے میں کھ جا رہا تھا مکئی بنے تھے آدھا مکئی دم کر دیا نہیں اوکے ہاں سر
ک کریے گا یہی تو سسوں سے پریشانی ہے کسان کی
ہاں ہے تو بتائیے بوچ بوھ کر
کیسے کیسے تو یاد تو ہوتا ہے نا
توب موجہ دیتا ہے جیسے یڈٹیوب وڈوب بنا کے فوٹو ووٹو لگا کے اسے لگائیے گا نا تو پیسہ دیتا ہے فوریسٹ والا
تو اتنا پرکریا کریے گا کاب